السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
اور سب خریت
الحمد للہ آپ ٹھیک وہ ہوتچ سر
جی جی جی بھائی جان سب خیریت
الحمدللہ بس بھائی بیٹھا ہوا چائے پییا آپ نے
جی جی بھائی جان ابھی چائے کا ہی ٹائم ہو رہا ہے چائے تو پینی ہے
ہاں بھائی ہاں
کیونکہ یہاں تو اس ٹائم چائے پی جاتی ہے وہ بھی کیہوا آپ کے وہاں کون سی چائے پی جاتی ہے جناب
آپ کے وہاں کون سی چائے پیتی ہے
کہوا کہوا
کہوا یہاں پر نون چائے پیتے ہیں بھائی جان
نون چائے
جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی
جی جی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے کشمیر کے وہاں فیمس ہے نا
ہاں بھائی ہاں بھائی ویسے میں یہاں یہاں آیا تھا کشمیر
جی جی بھائی جان
ہاں گھومنے کے لیے تو نون چائے یہاں پر فیمس ہی تو اس لیے میں نے نون چائے ہی پریفر کر لیا
بالکل ماشاء اللہ جناب ڈل لیک میں جاؤ وہاں کے چائے بھی بہت فیمس ہے
کوئی بات نہیں وہ بھی پیئیں گے بھائی جان جی
جی جی جی ماشاء اللہ کہوہ چائے پیو گے تو جی جی بھائی جان کیا بگر رہا
ہاں بھائی آپ کس موضوعہ بات کرنا چاہتے ہیں بھائی جان
کسی بھی بھی پہ مطلب ایسے تو کچھ سوچا نہیں ہے کہ بھائی جان
اچھا مجھے لگ رہا ہے ہم ڈرگس کے کے بارے میں بات کریں گے ہم کیسے ڈرگس کو روکے
جی جی بھائی جان
ہاں بتائے تھوڑا ہم کیسے ڈرگس کو روک سکیں اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے
بھائی جان گورنمنٹ تو دیکھو وہ تو ایک نمبر کی دوگ لیے بھائی جان اگر وہ نش مکت کیا وہ جو اٹھا رہے ہیں آج کل نش مکت ابھیان جو آج کل وہ چلا رہے ہیں نقشہ مکت کا ابھیان جو اسٹارٹ کیا انہوں نے
ہاں
چاہے تو وہ تو دیکھو اگر وہ چاہے تو وہ پیچھے سے ہی کمپنیاں بند کرے لیکن ویسا وہ کر نہیں رہے
ہاں بھائی وہ آپ نے بہت اچھی بات کی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں
بالکل بھائی جان کیونکہ یہ دیکھو یہ توی ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی سب کے ساتھ ہیں لیکن اصلی میں تو ان کو پیسہ کمانا ہے کیونکہ کہ اگر نشیہ کمپنیاں بند کریں گے تو ان کو بہت نقصان ہوگا
جی بھائی آپ نے آپ نے اچھی بات کہی
دیکھو بھائی جان اب جس کا لت لگ چکی ہے تو وہ تو چھوڑ نہیں سکتا اب کم کرے گا لیکن چھوڑ نہیں سکتا نا
اب کچھ عادت ایسی ہوتی کبھی جو چھوڑی نہیں جاتی لیکن لیکن بھائی جان جو اگر ایک کمپنیاں بند کریں جو نیو جوان اب آ رہے مطلب فیوچر میں جو نوجوان آئیں گے ان کے لیے تو پھر وہ آج اب ان کو ملے گا ہی نہیں تو کیسے کریں گے جو تو اب جو خراب ہو چکے ہیں جن کے کی لت لگ چکی ہے تو وہ تو ان کا کچھ کر نہیں سکتے ہم لیکن فیوچر فیوچر میں تو ہم روک سکتے ہیں نا جناب
جی بھائی
بالکل بھائی جان لیکن ایسے ایسے تو وہ کریں گے نہیں کیا بولتے ہیں لیکن ہمیں اپنی خود کا بھی سوچنا ہے اپنا کامن سینس بھی لگانا ہے بھائی ج لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نہ کہ یہ نشہ کر کے ان کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے کہ مطلب ایسے سوچتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ بن گئے ہیں کہ ہم کرٹ و بائی چانس
اس سے اس سے ہماراری اس سے ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے جیسے کہ کسی کو لگتا تو بھائی وہ کوئی سگریٹ وگریٹ پیتا اس سے وہ لگتا ہے میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوں اصل میں اس کے لیے وہ نقصان دہ ہوتا ہے مگر وہ بھائی سوچ نہیں ہے جی ہے نا بھائی
جی جی جی جی اس کو یہ پتا نہیں نا چ یہ پتا نہیں چلتا کہ اس کے کتنے نقصان ہیں وہ اب بھی پتا نہیں نہ چلےا بھائی جان وہ جا کے تیس چالیس کی عمر میں پتہ چلے گا
ہاں ہاں
لیکن بھائی جان تب تک وقت نکال چکا ہے بول رہا نا بزروگ ہونے کی موت سر وقت کبھی واپس نہیں آتے ہیں
ہاں بھائی اور آپ بتائیں اور اس ک اس کے کون کون سے نقصان ہیں
بالکل بالکل جناب جیسا کی س سے کیا کیا ہوتا ہے لنگس آپ کے خراب ہوں گے آپ کے آپ کو کینسر کینسر کی بہت زیادہ آپ نے سنا ہی ہوگا آج کل کینسر کتنا مطلب کینسر اگر لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ گیا تو پھر تو بچنا ناممکن ہے
بالکل بالکل بھائی آپ کو پتہ ہے کیا ان ان کی عادت لگ سکتی ہے بہت اگر اس کی عادت لگ جائے نا پہلے پھر یہ کبھی چھوڑ دینی ہے اس سے اس سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں اور
دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں بنی ہے کہ جو آپ چھوڑ نہیں سکتے بھائی جان کہ دیکھو آپ جب بچپن میں دودھ پیتے تھے تو آپ نے دودھ چھوڑا نا
ہوں ہوں
بھ جانا ہر کسی کی لمٹ ہوتی ہے آپ آپ کے تک ہے وہ کہ آپ چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں وہ کہ بولنے کی بات ہے کہ بولتے ہیں نا کوئی جو اسکریٹ پینے والا ہوتا ہے کہ بولتا نہیں بنے گا کہاں میں رہ نا بھائی جہاں جب ہم نے بچپن میں بچپن میں ہم گھر والوں سے کھلونے مانگتے تھے ہے ن ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جیسے کھلونے مانگتے تھے ہم کتنا رو روتے تھے پھر بھی کھلونا جب تک نام ملے تب تک روتے تھے بالکل وہ وہ عادت نے ہم سے چھوٹ کی اب ہم بڑے ہو گئے میچور ہو گئے اب وہ کھلونے مانگتے ہیں نہیں نا کہ مطلب ہر کسی کی لمٹ ہوتی ہے یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ عادت مٹ نہیں سکتی عدت مٹ سکتی ہے جناب
بالکل بالکل یہ یہ دماغ کو کمزور کرتے ہیں بہت
بالکل بالکل
اور اور پھر آپ آ کو پتاہ ہے کہ اگر کوئی مطلب بندہ شراب پیتا ہے یا کوئی ڈرگس کرتا ہے اس سے جب جب وہ پھر گھر جاتا ہے اس کی امی یا اس کی بہن یا اس کی
اس کے ان کے بچے ان کے بچے جی جی بالکل
مطلب آج کل ایسا ہے کہ مطلب کوئی بندہ سگریٹ شارب پیے اور وہ پھر گھر والوں کو مارتا رہتا ہے پھر سس سوٹی بولتی ہے جو گاؤں والے ہوتے اس کو کیا ہوا یہ کیسے ہوا یہ بہت گندھا انسان ہے مگر کیا کس نے یہ سب یہ سب کر رہا ہے صرف جو یہ
کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ لارو نہیں پی جہاں پیو ایک گلاس پیو کہ مطلب دوائی کے لیے پیو جیسے دوائی یوز کرتے ہیں ویسے پیو کہ نہ کہ پھر ایسے کہ اگر تو آپ نے ایک بوتل پیری لی آپ نے پھر اپنے گھر والوں کو مارا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو چار لوگوں کی بیچتی ہے گھر والوں کی بیچتی ہے
بالکل صحیح بات کہ آپ نے میں آپ کی بات سے سہمت ہوں بھائی
تو یہ یہ وہ لوگ نہیں سمجھتے وہ تو پھر ان کے گھر والے ہی جانیں گے بیچارے کی وہ کیسے رکھ رہے ہیں اس کو کہ گھر والے بھی کیا کریں گے اپنے بچے کو کوئی ایسا نہیں بولتا لیکن لوگ تو بولتے ہیں
ہاں لوگوں کو لوگوں کو بس اتنا ہوتا ہے باتیں دیتے بھائی یہی پتا ہے غلطی سب کو ہوتی ہے بٹ اب مجھ اب یہ ہمیں کرنا چاہیے ہم کیسے اس کو روکے اور ہم کیسے گورنمنٹ کو بتایا کہ یہ کم کرے یہ بند کرے یہ کمپنیاں بند کرے تاکہ ہمارے جو لوگ وہ بس سک کہ مطلب ہماری جو یہاں کی سوسائٹی کی عورتیں بی بی ا آنے والا فیوچر بچوں پہ اثر پڑتا ہے دماغ پہ مطلب آپ سمجھو آج چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹ
بالکل جناب سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو جیسے کہ ہماری سوسائٹی ہے وہاں پہ دکانیں ہوتی ہیں پہلے وہی دکاندار اگر تھوڑا میچور بن جائے کہ لانا ہی نہیں ہے نشہ کا کوئی سامان ہی نہیں لانا ہے
ہاں بھائی
تو پھر بھائی جان کمپنیوں کو چلانے دو جب کمپنیاں باہر جب کوئی لینے والا ہوگا نہیں کمپنیاں خود بند ہو جائےیں گی
جی بھائی
ج
اور بتائیں آپ
اور اور بھائی جان جی جی میں کوچھ کہنا چاہتا ہوں بھائی جان اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہر مطلب آپ کہیں بھی جاتے ہو مطلب زیادہ تر میںے یہاں ہی بولتا ہوں کہ کہ میں جو ایک مہینے سے دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں کہ جو جتنا بھی کچرا ہے کہ لوگ نا کچرا سیدھا پھینک رہے ہیں مطلب ڈسٹ بن ہو کے بھی آدھا سا تھوڑا سا بھرا ہوتا بدبو آتی ہے وہ دور سے ہی پھینک دیتے ہیں اس سے ادھر نیچے گر جاتا ہے
جی بھائی جی بھائی
ہے ن تو اور وہاں پہ کوئی لوگ بھی اٹھانے کے لیے نہیں آئیں گی وہاں پہ مطلب لکھ کے تو رکھا ہے کہ فائن کہ فائن ہے تو لیکن فائن کوئی مار رہا نہیں ہے بس یہی میں بولنا چاہتا ہوں کہ اگر فائن اگر لکھا ہے آپ نے کوئی پھینک رہا ہے وہاں پہ کیمرہ لگا کے رکھو کہ پھر جس نے بھی جس مطلب جب تک ایکشن نہیں کرو گے وہ تب تک کوئی سدرے گا نہیں صرف لکھنے سے نہیں کہ کوئی فائن کوئی فائن نہیں ڈال رہا ہے تو ڈال دو گند کیونکہ اس سے ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے
جی بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی یہ ان کو گورنمنٹ کو اس پہ کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا چاہیے اگر وہ یہ کام نہیں پہلے بات سناوؤ میری بھائی اگر وہ یہ قدم نہیں اٹ اٹھائیں گے یہ پھر اثر پڑے گا ہمارے مطلب جو آنے والے بچے ہیں جو آنے والی جنریشن ہے ان پہ اثر پڑے گا تو ہمیں جیسے کہ آپ ہم سبھی آپس میں بات کرتے ہیں ہماری جو ٹیم ہے آپ ہم کو مطلب یہ آگے پہنچانا چاہیے آپ کسی بھائی کے ساتھ بات کرو گے کل یا تمہارا دوست ہوگا آپ کو یہ آگے پہنچانا ہی پہنچانا ہے تاکہ دوسرا بندہ تمہارا دو س ریٹ پیا پیتا ہوگا میں جسٹ بول رہا ہوں آپ کو
جی جی
آپ کو کر اس کو پہلے سمجھانا ہے مطلب کہسا مطلب اس کو سمجھانا اچھے سے یہ مت کرو یہ آپ کے صحت کے لیے نقصان ہے
اور جیسے کہ ہمارا ہی مطلب دوست اتنا خاص دوست نہیں لیکن جو بھی دوست پیتے ہیں کہ کوئی بولتے ہیں نا کہ کوئی بڑا بولتا ہے ک تیرا دوست ہے سجھانا چاہیے کہ دوسرا دوست کیا بولتا ہے کہ پیر تو تو میرا کیا جا رہا ہے بھائی بالکل نہیں کیونکہ آپ کا دوست ہے کہ ہمارا مطلب دوست نہیں ہے تو پھر بھی ہمارے جیسا انسان ہے انسانیت کے ناتے آپ کو اس کو سمجھانا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی جو لڑکے ہیں وہ ماں باپ کے نہیں سنتے ہیں کوئی ان کا دوست کلوز ہوتا ہے دوست کی زیادہ باتیں سنتا ہے تو دوستوں کو ہی سمجھانا چاہیے کہ ایسا کام نہ کرو ہم بھی نہ کریں آپ بھی مت کرو کوئی ایسے بولتا نا کہ ہمارا کیا بگڑ رہا ہے اپنے باپ کی پیتر نہیں بالکل ایسے نہیں بولنا چاہیے بھائی کی ہن
اوکے بھائی میں نے ابھی یاد رکھا میں اپنے دوستوں کو بھی اب میں شیئر کروں گا چلو بھائی شکریہ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا
بالکل بھائی جان میرے کو بھی لکھا خدا حافظ
اوکے الا